ہیلو
ہاں ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں
ہاں شکر الحمد اللہ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو آج کل
بس بیٹھی ہوئی ہوں
اچھ اچھا نماز پڑھی آپ نے
ہاں نماز پڑی آپ نے پڑی
ہاں میں نے پڑھی کھانا کھایا
آ کھانا ابھی نہیں کھایا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے
اچھا ٹھیک اور باقی
باقی سب ٹھیک ہے آپ سنائیں
بس دعا آپ کا
ہاں اور کیسا موسم ہے
موسم تو اچھا ہے بڑھیا
اچھا ٹھیک اور بتائیے
بس ٹھیک فی الحال
اچھا اچھا آپ کیا کام کرتی ہو خود
میں گھر کا کام کرتی ہوں اور پھر یہ ایپ ہاں پھر میں نے ڈاون لوڈ کی
ہوں
اور پھر میں نے فرینڈس کو کال کیا آپ کو کال کیا میں نے سوچا آ بھی کر رہی ہوگی یہ کام
اچھا ٹھیک چلو یہ تو اچھی بات ہے آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا
ہاں آپ نے آپ نے بھی اسٹارٹ کیا
ہاں میں نے بھی اسٹارٹ کیا لیکن مجھے آج کل کوئی ٹاسک نہیں آ رہا تھا آ رہا ہے تو میرا میں نے میم کو بولا تو اس نے ابھی کوئی بات ہی نہیں کی اس بارے میں مجھے بھی بہت شوق ہے تو پھر مجھے کوئی ٹاسک ہی نہیں آ رہا ہے ابھی
اچھا ٹھیک ائے گا اس کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے پھر اتا ہے خود ہی
ہاں محنت تو کرتا ہے انسان لیکن ابھی مجھے کوئی ٹاسک نہیں اتا ہے ابھی مجھے بہت ٹائم ہوا ہے کہ مجھے کوئی ٹاسک نہیں اتا ہے اوپر سے مجھے وہ لڑکیاں بھی بولتی ہے کہ اپ مجھے اپ ہمیں ایپ سے کیوں نہیں کال کرتی ہو تو میں کیا کو بولو کہ مجھے کوئی ٹاسک ہی نہیں ا رہا ہے ابھی تو میں نے اب ایک لڑکی کو بولا اپ میں میں نے میم کو پہلے میسج کی تو اس نے کوئی ریسپانڈ نہیں دیا تو اب میں نے ایک لڑکی کو کال کر کے بولا کہ مجھے کوئی ٹاسک نہیں ارہا ہے تو اس نے بولا کہ میں میم کو بولوں گی لیکن پھر اس نے بولا کہ میم نے کچھ نہیں بولا ابھی اپ پتا نہیں کیا بولے گی میم تو
ہاں وہ بھی جلدی رپلائی دے گی کیونکہ اس کو بھی کام ہوتا ہے
سوچ رہی ہوں اب میں اس کو سیدھی کال ہی کروں تو لیکن اب وہ کال بھی نہیں ریسیو کرے گی کیونکہ جب اس نے رپلائی نہیں دیا تو کال کیا ریسیو کرے گی تو اب میں چاہتی ہو کہ اگر وہ مجھے جلد سے یہ کرے گی تو میں بھی یہ کام جیسے اب یہ اور اگے لے جاؤں گی ہاں
ٹھیک پھر انسان کو انٹرسٹ بیٹھتا ہے نا اس میں جب کوئی کام کرتا ہے کوئی بینیفٹ اتا ہے پھر انسان کو اچھا لگتا ہے
بالکل بالکل ہاں اور نہیں تو کیا اور اپ بتائیں
بس یہی ایپ یوز کرتی ہوں مجھے ٹاسک ایا ایک دو بار ایا شکر الحمد اللہ ایا زیادہ نہیں ایا تو پھر
تھا ٹاسک لیکن اس فون یہ فرینڈ وہ ٹاسک میں نے کی دو چار پانچ کالز میں نے اس میں کہ اس کا پیمنٹ بھی مجھے ایا لیکن اس کے بعد میں تھوڑا بیمار ہو گئی تھی اور میں گھر میں بزی تھی تو میں وہ کر نہیں پائی تو پھر مجھے اس کے بعد ٹاسک ہی نہیں ایا کچھ پتا نہیں اس کا کیا یورٹ ارہا ہے اب اگر میں میری یہ دور کرے گی تو وہ بولے گی کہ اس میں کیا پرابلم ہے تو میری پرابلم دور ہو سکتی ہے لیکن
ہاں اس کو اس کو پھر سے میسج کر اس کو بولو مجھے پرابلم ارہا ہے مجھے اس کو ایرر ارہا ہے وہ پھر ٹھیک کرے گی
ہاں لیکن کیا پتا وہ تو کچھ بولتی نہیں ہے
اچھا ٹھیک پھر اس کو سیدھی کال کرنا ہے اپ کو
ہاں میں اس کو اپ سیدھی کال کروں گی
ٹھیک ٹھیک اور باقی
باقی سب ٹھیک اپ سنائیے
بس ایسے ہی بیٹھتی ہوں اب کیا کروں
ہاں گرمی تو بھی اج کل بہت زیادہ ہے
ہاں ابھی بھی گرمی ہے نا
ہاں بہت زیادہ
اور یہاں سے پاور بھی ہو گیا ہے
پاور بھی نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے تو اور زیادہ گرمی لگتی ہے
ہاں اور نہیں تو کیا
ہاں اور اپ بتائیں اپنے بارے میں
میں کیا کچھ خاص نہیں
اچھا
ما پاپا کام کرتے ہیں زمین داری کرتے ہیں میں ان کو ہی ہیلپ کرتی ہوں اور کیا کروں گھر کے گھر کے کام ہوتے ہیں نا وہ بھی کرتی ہوں ان کے ساتھ بزی رہتی ہوں کام میں
ٹھیک
ہاں
ہوں
یہی بات ہے
ہاں اور باقی
باقی ٹھیک
آپ کیا ارادہ ہے فیوچر میں آپ کو
بس ابھی کچھ ارادہ نہیں ہے
اچھا
ہاں ابھی تو گرمی ہے اوپر سے گرمی گرمی کی وجہ سے سب کچھ بند ہی ہے
ہاں یہ تو ہے
ہوں میں تو کر کر رہی تھی نا یہی کام کیونکہ اس سے ٹائم بھی بچتا تھا اور انسان گھر کا کام بھی آرام سے کر سکتا تھا اور اوپر سے یہ وہ فرام ہوم تھا تو انسان کام کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کماتا تھا تو اب جب میرے پاس کوئی ٹاسک ہی نہیں ہے تو اب انسان آج کل بیکار ہی رہتا ہے
ہاں اور پریشان بھی ہوتا ہے نا انسان اس سے ہاں
آپ کیا ہی کر سکتے ہیں کیا پتہ اگر میم نے ریسپانڈ دیا ہے تو انشاء اللہ پھر کروں گی یہ کنٹیینیو
ہاں انشاء اللہ ہوگا جلدی
ہاں
ہاں اور پھر اے آی یہ ہے نا یہ بات جب انسان کو کوئی انٹرسٹ نہیں دیتا ہے نا جب اس کو بات بولتے ہیں پھر ان سب کو برا لگتا ہے
ہاں وہی نا اگر وہ مجھے میسیج کرتی میسیج کا رپلائی کرتی کہ آپ کی کیا پرابلم ہے یا میں وہ پرابلم سال نہیں کر سکتی ہوں تو میں اسی طری كس کرتی کچھ لیکن جب اس نے رپلائی نہیں دیا تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ
ویسے کتنے دن ہو گئے
مجھے بہت دن ہو گئے اور میں بہت دنوں سے مطلب اس کو کر رہی تھی میں نے اس کو میسیج کیا جب اس نے رپلائی نہیں دیا تو میں نے ایک لڑکی کو کیا کال پھر اس نے بھی بولا کہ میڈم نے کچھ نہیں بولا تب میں کیا ہی کر سکتی تھی
ہاں آپ کے ہاتھ میں تو اتنا کنٹرول ہی نہیں ہے
ہاں اب وہ تو سینئر ہے سینئر کے ساتھ کیا ہی کر سکتے ہیں اب
ہاں آپ کے ہاتھ میں جتنا تھا آپ نے اتنا کیا آپ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی بولی اب اس کی ریسپانسبلٹی وہ کیسے سمجھائے گی کیسے سکھائے گی وہ اس کہ اس کے ہاتھ میں ہیں آب
ہاں اگر وہ مجھے رسپونڈ کرتی تو میں بھی سوچ ٹھیک کیا کر سکتی تھی میں لیکن اب اس نے رسپونڈ ہی نہیں دیا تو میں کیا کروں گی
ہمم انسان کو پھر ایسے باندھ رہتا ہے نا
ہاں
انسان کو پھر موقع کہیں نہیں آتا ہے دوبارہ ایسے کرنے کا
ہاں اور نہیں تو کہ نہیں اس میں پھر بھی اچھا تھا کیونکہ انسان کال کر تھا انسان جب بھی فری ہوتا تھا تو دس منٹ کے لیے انسان کال کرتا تھا کسی کو ب تیس منٹ کے لیے بھی اگر انسان دن میں چار کال کر سکتے تھے تو وہ کیا دس دس منٹ چالیس منٹ ہوتی تھی تو انسان آج دن میں زیادہ تر جلدی کام کرتا ہے تو پھر ان سان ایک گنٹہ تو نکال ہی سکتا تھا نا
ہاں یہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے
ہوں
ہاں جتنا ٹائم موبائل پہ رہتے ہیں نا انسان اتنا ٹائم میں یہ ٹائم سے اسپانڈ کرتے ہیں ہاں ہاں ہاں اور باقی
باقی سب ٹھیک آپ سنائیے
بس دعا ہونا چاہیے اور یہی تو کافی ہے
ہوں بالکل
ہاں
اور آپ سنائیں اپنے بارے میں آپ نے اپنی فرینڈس کو بولا اس ایپ کے بارے میں
میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بولا لیکن میں سوچ رہی تھی کہ میں بولوں گی فرینڈس کو
ہوں آپ کے جو فرینڈس ہوں گی نہ یا کلاس میٹ جو ہوں گے ان کو بولو پھر آپ ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے تھے تو آپ کا یہ بڑھ جائے گا آگے
میں نے سوچا کہ میں اس کو بنوں گی اپنے حساب سے اور اپ نے ٹائم پہ ایک ٹائم میں نے سوچا پھر میں چھوٹا سا گروپ رکھوں گی وں فرینڈس ہاں میں گروپ بناؤں گی اور پھر ان کے وہ کو بولوں گی ان کو سکھاؤں گی پھر وہ ی وہ بھی انٹرسٹ ٹا اں رہے گے اس میں
صحیح
ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ان کو بھی بولوں
ٹھیک ہاں ان کو بولنا چاہیے تھا نا آپ کو کیونکہ پھر انسان کا یہ ہوتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے نا پھر تو انسان اس سے بھی کرتا ہے کچھ
ہاں اور وہ فرینڈزس بھی ایک دوسرے کو بولیں یہ اور ان کو بھی فائدہ ہی آئے گا ہے نا
ہاں اور نہیں تو کیا فائدہ تو آتا ہے اس میں
ہاں ان کو بھی بولوں گی اور وہ اپنے اپنے فرینڈس کو بولے گی ہے نا
ہاں لیکن جس کو آپ کال کرو گی نا اس کے فون میں یہ ایپ ہونی ضروری ہے یہ بات آپ ان کو بول لینا
ہاں میں ان کو پہلے بولوں گی نا یہ آپ یہ ایپ آ پہلے انسٹال کرو پھر اس میں کچھ سیٹنگ ہے وہ بھی ٹھیک سے کرو پھر میں آپ کو کال کروں گی پھر آپ کو مطلب بولنا ہے آ آپ مطلب اس ایپ کے بارے میں میں ان کو پہلے یہی سے بولوں کہ اس ایپ کے بارے میں اور پھر ہاں اور پھر میں ان کو بولوں کہ اب آپ کو سمجھ آیا نہیں آیا کہاں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں ان کو پھر سے یہ کروں گی پھر کروں گی
ٹھیک ہاں یہ تو اچھا ائیڈیا ہے
ہاں یہ سوچ رہی تھی میں
ہاں چلو ٹھیک ہے
چلو اوکے
اوکے اوکے خدا حافظ آسیہ اب میں کھانا کھاؤں گی
ٹھیک ہے اوکے بائے بائے بائے
اللہ حافظ
اللہ حافظ